ہیلو
آواز ا رہی ہے
ہاں
کیا کر رہ وعلیکم السلام کیا کر رہی ہو
بڑھیا ہے اپ بتاؤ
میں بھی بڑھیا ہوں
کیا کر رہی ہو
ابھی تو فلحال بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا کچھ کر نہیں رہی ہو
نہیں ابھی خالی ہیں
اچھا تب ہیلو
ہاں بولیے
ہمم اج ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں اس ت رحت ایک کمیلا سفائے سر چشمہ پرسکون نیند کی اہ افادیت ترمیم اے وجود اور سب ب دادی کے نافسیاتی اوارث
اپ نے کیا بتایا
اشتراحت ایک کمیلا صفا اے سرچشمہ عزیز دوستو دانش مندو اور علی جاں صفائی سمعن مام وہ آپ کا میزبان آج ہم اپنی زبان کی فضااد اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسے نبھایت حاجی معتبر اور حیاتی بوجو پر عحطا کر جا رہے ہیں جسے پریوار دیگار نے ہمارے وجود کی تھکاوٹ کو مٹانے اور روح کو دوبارہ تازہ دم کرنے کے لئے ایک مقد دس مسکن بنایا ہے جی ہاں آج ہم بات کریں گے اس استراحت یعنی پش نیند کی اہمیت پر
ہیلو
سب اے سکون کی محفل میں اپ کا تہ دل سے استقبال ہے ہیلو ہیلو ہیلو ہاں ہاں آگے ب ہم ہم
وعلیکم السلام رحمت اللہ برکت ہوں اور میں آپ کی مم ا احسان دوست آج ہمارے اس نصیحت کا محور ایک کالندی بنیاد اور حیراتی موضو موجو ہیں جو آج کے دور میں ہر صاحب اوس کی ن نصافیت اور سوچ کا مقصد بن چکا ہے جی ہاں آج ہمارے اس تحفظ گفتگو کا انواؤ ہیں شرابے سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے فائدے نقصان اس کی ت مری افادیت اور اسصری مزاجی کے موجور اسرات
یار پلکم آج ہماری اس ناشست کا محور ایسا کا دیدی بنیادی اور حیاتی نیم ہے جسے آج کا انسان جدیدیت اور ڈیجیٹل مصروفیت کی نظر کر چکا ہے ہم آج ہماری اس قدر ا تفصیلی گپتگو کا اجوان ہے اس سے راحت ایک کاملہ کی عزمت یعنی نیند کا مہتو ہمارے بدن و جہن کی تعمیم کے لیے اس کی ضرورت اور سب بدادی کے خطرناک مجر اثرات
آہ جادرست درست حقیق پسند بخیات تجا توج کی ہے آپ نے نیند دراصل قدرت کی وہ تریم گواہ ہے جہاں ہمارے واوجود کی رو مر مرمت ہوتی ہے پرانے حکیموں کا اجلی کون ہے نیند آدھی سفا ہے جب انسان پرسون نیند میں محروم ہوتا ہے تو اس کا دماغ فج محفوظ اور ہونے لگتا ہے اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر وہ ہمراج کا آسان شکار بن جاتا ہے آئیے ہمارے علی قدر سائمن کی خدمت میں اشتلاحات کے ان تمام نسی نفیات اباؤ کو نہاارت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس طرح جسمانی وجود کی اندرونی تعلیم تریم خلیات اور قوت مدافت
سب سے پہلے ہم اس کے مستبت جسمانی پلو پر روشنی ڈالتے ہیں جب ہم گہری نیند کی آگوش میں ہوتے ہیں تو ہمارے بدن کے بھیتر کیا اختلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے
بہت خوب فرمایا آپ نے گہری نیند کے دوران ہمارا جسم ابلیٹک ٹیسٹ میں چلا جاتا ہے تو وقت ہوتا ہے جب ہمارے خلیات اور پٹوں کی ترمی یعنی مرمت ہوتی ہے دن بھر کے بھاگ دڑ سے جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اسے جسم خود بخود ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ہی نیند کے دوران ہمارا نظام ایک مدافت ایک خاص قسم کے پروٹین خارج کرتا ہے جسے سائٹو کرائنس کہا جاتا ہے جو انفیکشن اور راج سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں جو افراد کم سوتے ہیں ان کی روگ پرتروھک چمتا اس قدر کمزور ہوتی ہے جو وہ بہت جلدی موسم کی تبدیلی اور باؤ کا شکار ہو جاتے ہیں دوسرا صحت کلب اور ماصت یہ بدن
بالکل بالکل بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا بھی نیند سے گہرا تعلق مانا جاتا مانا گیا ہے اس بارے میں میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے بتائیں گے کچھ
خوب فرماائے آپ نے نیند کے دوران ہمارا سیاار خون قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے جس سے ہمارے دل اور سیاان م کو آرام ملتا ہے مستقبل کم سونے سے دل پر بوجھ بڑھتا ہے جس سے دور ایک کلب کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ نیند ہمارے جسم میں بھوک کو قابو کرنے والا ہارمون کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں نیند کی کمی سے موٹاپا اور ڈائبٹیز جیسے مہلک بیماریاں موجود ہو اپنے موجود کو اپنے گھر گھیرے میں لے لیتی ہیں ذہنی برداشت اور تشکیل ا حاج حافظہ
بالکل بالکل تشکی ہا پی جا اور دماغ کی سب فھائی کے بارے میں کچھتانا چاہوں گی تو ہوئی جسم کی بات مگر دماغ کے لیے نیند کی کیا افادیت ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کم سونے کے کے بعد انسان کی یاداشت اور توجہ مکمل طور پر بکھر جاتی ہے
کیا خوب فرمایا آپ نے یہ نہایت ہی عظیم اور باریک نقتہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی تمام معمولیات تر ترجباتوں کو چھانٹتا ہے جسے سائنس میں تشکیل حافظہ کہتے ہیں یعنی جو ضروری معلومات کو اسھائی یاداشت میں محفوظ کرنا اور فضول چیزوں کو مہت کرنا اس کے علاوہ نیند کے دوران دماغ کے بھیتر موجود گلیفینٹک نظام سکر ہو جاتا ہے جو دماغ میں زہریلے پروٹینس کے کی مکمل صفائی کر دیتا ہے اگر یہ صفائی نہ ہو تو انسان الجائمہ اور اور ج جہنی کج فہمی کا شکار ہو جاتا ہے نصافیت اور توازن جذباتی استعفق
بالکل بالکل ناپس آتی نافسیاتی توجب اور جذباتی استحکام کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی بالکل صدیک فرمایا آپ نے نیند کی کمی سے انسان کے جذبات بھی بے قابو ہو جاتے ہیں اداسی چڑچڑیاپن اور گھبراہٹ اس پر ہاوی ہو جاتا ہے
ناقابل سماعت
بالکل حق ب جانب ہمارا دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو قابو کرتا ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے حد سے زیادہ سنویدن شیل ہو جاتا ہے نتیجہ یا ہوتا کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیس میں آ جاتا ہے پھر جؤانی آ آب سر دگی کی گہری دلدل میں گر جاتا ہے پرسکون نیند انسان کو ججواتا ت اس ت کام اور ہر پرستتی میں شانت رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے سب بداری کا ناصور ڈیجیٹل یوگ کا آالمیا کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی ہاں کیا خوب فرمایا آپ نے اب اس کے اس تاریخ پہلو پر بات کرتے ہیں جو ہمارے معاصر کا سب سے بڑا المیا بن چکا ہے یعنی دیر رات تک جاگنا لوگ رات کو محفلیں جگاتے ہیں اور صرف مو بائل کی نشیلی روشنی نیلی روشنی میں ڈوبتے رہتے ہیں اس کرتم جاگگرتی کہ کیا نقصانات ہیں
بالکل بالکل توبہ توبہ کیا غجب فرمایا آپ نے کیا اس سدی کا سب سے خطرناک نفسیاتی اور جسمانی عزاب ہے جب انسان رات کے اندھیرے میں موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھتا ہے تو دماغ کو من سوئی سگنل ملتا ہے کہ ابھی دن ابھی دن ہے اس سے نیند لگ وا لا اا لانے والا پر پراکتک ہارمون میٹال میلا ٹونی خارج ہونا بند ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندرا کا مستک کل مریض بن جاتا ہے رات بھر جاگنے سے انسان کی جیوک گھڑی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے جو سمے سے پہلے بوڑھا پہ چہرے کے جا کاجمی اور ریڑھ کے ہڈی کے دردوں کا سبب بنتی ہے سب بدادی دراصل اپنی حیات کے بیس قیمتی سالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کم کرنے کے مستر مرتاددیف ہے آداب ا استے راحت پرسکون نیند کے حملے جاپتے اس کے بارے
سننے والے سننے والے سبھی بھائیوں بہنوں کا دل سے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں خدا حافظ
خدا حافظ اللہ حافظ